السلام علیکم
السلام وورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ آج
ہاں بس دعا آپ کی دعا ہے شکر خدا کا
اچا
بتائے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے الحمد للہ سب ہی ٹھیک ہے بس میرے چھوٹے بھائی کا آج امتحان تھا تو وہ ابھی آیا نہیں ہے
وہ آ جائے گا وقت لگتا ہے نا آج ٹریفک وغیرہ بھی ہوگا اپ سنائیے کچھ خاص
گجرات
ابھی تو دوپہر ہے ابھی تو تھوڑا ہی آدھا ہی دن گزرا ہے آدھا ابھی تک المد الحمد للہ کیسا گزر رہا ہے
بس ایسے ہی کھانا کھیا آپ نے کھانا ابھی ہم لوگوں نے کا میں مسور کی دال پکائی تھی
آپ
اچھاچر بنی ہوگی
اس کے بعد ہی کھانا کھاتے ہیں
چلے اچھی بات ہے نہیں ہمارے بابت جان آج جلدی آتے ہیں نا بس یہی سوچ رہا تھا میں کہ ذہنی صحت آج ہاں میرے امتحان تو ختم ہوگئے یہی میں سوچ رہا تھا نا کہ
اچھی کے امتحانات میں اچھے نمبرات
ہم لڑک کی کتنی خراب ہو گئی ہے ہم انسانوں کو کتنی ذہنی صحت جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے
ہو تو ملا ہات اس میں سب سے بڑا ج تو میں آپ کی بات سے بالکل کیا کہتے ہیں متفق ہوں میں آپ کی بات آپ کی بات سے میں سہمت ہوں گریوں کی اس کا سب سے بڑا جو ہاتھ ہے نا اس میں مجھے لگ س وہ موباد رہے میں تو مطلب میں کرتی ہوں میں آپ کو لفظ سم بیان نہیں کر سکتا تو لگتا وہ چٹھیوں والا دور ہی زیادہ بہتر تھا
ہاں وہ بات تو سچ ہے ہمارے سماج میں نہیں یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے نا کہ ذہنی س ہے جو کا مطلب ہے پاگل پن یا اس کا مطلب کوئی نقص ہوتا ہے بٹ یہ بالکل غلط ہے اصلی تعریف تو اس کی یہ ہوگی کہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہم بنتے ہی نہیں ہے ہماری ہماری سو ہماری سہولیت کے مطابق ہم خود کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں یا دکھ برداشت نہیں کر پاتے ہیں خوشی محسوس نہیں کر پاتے ہیں یا تو دوستوں اور گھر وال والوں کے ساتھ ہم تعلقات اچھے سے نہیں نبھا پاتے ہیں ہلو
بالکل بائی میں یہ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی کوئی بیم مطلب جیسے کوئی باقی بیماریاں ہوتی ہے جیسے سر درد ہے یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے یہ اس من سے مختلف مجھے نہیں لگتا کوئی مختلف رہنا چاہیے کیونکہ جب یہ والی یہ مطلب ذہنی وا
ہاں وہ آپ کو بولے گا آپ تو ٹھیک ہو ہٹے کٹے ہو وہ آپ کی ذہنی توازن وہ کیسے پہچان سکتا ہے بڑا ہی مشکل ہے یہ آج کے دور میں سب سے مشکل چیز یہی ہے کہ ہم ایک انسان کی ذہنی صحت کو پہچان نہیں پا رہے ہیں
لیکن یہ آپ کی پہسان کو خود ہی دیکھنا ہے نا یہ جس میں آپ ہی کر سکتے ہو جب وہ خود اس چیز میں میری جو ذہنی نہیںئی ہے یا میں صحیح اچھا محسوس نہیں کر پا رہا ہوں اس کا مطلب اسٹر کو دکھانا چاہیے اور مجھے ججان
ا
نا چاہے اس چیز کو سمجھ نہیں پائے گا کوئی دوسرا وہ کہتے ہیں نا جو مدد کر تو جو
اگزیکٹلی صحیح فرمایا آپ نے صحیح فرمایا آپ نے
بھی سمجھتا وہ لوگوں کو بھی سمجھا پائیں گے اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگوں انوں نے اس چیز
اس کی بڑی نشانی میرے حساب سے یہ ہے کہ ہم خاموش رہتے ہیں اس میں تنہائی ہے یا ہمیں بہت غصہ آتا ہے ہمیں ذہنی محسوس ہوتی ہے ہمارے خیالوں میں کثرت ہوتی ہے ہم اوور تھنک کر رہے ہیں یا اپنے مستقبل کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں
لیکن ہے کہ
اور سب سے بڑی سائن رات کو نیند نہیں آتی ہے
اس کی ضروری نہیں ہے مجھے لگتا ہے ہر ایک انسان کے لئے اس کی مختلف ایسا ہوتا ہے جس کو ذہنی اتاز وہ کیا کہتے ہیں وہ بہت سوتا ہے تو ہی نہیں کوئی ایسا ہوتا ہے جو بالکل بات نہیں کرتا کوئی ایسا ہوتا ہے جو بہت بات
اچ
ان ایک انسان سے لے کے دوسرے انسا ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے
نہیں میرا ایک دوست تھا نا آپ کو آپ نے وہ واقعہ آپ کو میں نے شاید وہ واقعہ بتایا ہے
نرم جی جی میں جانا چاہ رہا میں بالکل سمھ رہے ہو آپ
بالکل مطلب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا اس دوست کو کیا ہوا اس پر اسٹریس کیوں حاوی ہوا اس کا ذہنی توازن کی خراب ہو گیا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے شاید وہ خود کو اپنے دوستوں کے ساتھ کمپیرزن میں لاتے یا ان کے ساتھ خود کو دیکھتا تھا کہ میں ان سے ملتا ہوں یا اس پر کیریئر یا اس پر پڑھائی کا بوجھ تھا سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے اس کو کیا ہو گیا وہ تو اتنا بیمار ہو گیا ہے کہ اس کو اب دماغ میں کچھریپ اس ڈالی بڑھتی ہے میگنیٹک تھیراپیز اللہ تعالی بچا ہے اسے کیونکہ اسے اسے اتنا اسے اتنا ذہنی توازن اس کا خراب ہو گیا ہے کہ اس کی باڈی میں ہلچل ہوتی ہے اس کی باڈی میں مرگیاں آتی ہے اسے اتنا اسٹریس ہوا ہے کہ اس کے آرگنس پر اب بہت زیادہ اثر پڑ گیا ہے ڈاکٹرس نے تو بولا ہے کا ہارٹ سائز بھی تھوڑا بڑھ گیا ہے اسی اسٹریس کی وجہ سے
مھے ل لگتا ہے ان سب ایسا کچھ ہے انسان کو وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا جب انسان سنچنے کے قابل ہوگا نا تو اس کو یہ چیز تو مجھے لگتا ہے علاج اگر وقت پہ پہنچ جات جہ ت کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور اس سب میں مجھے لگتا ہے آس پاس کے لوگوں کا کوئی بہت
بالکل لیکن آج ن سب سے بڑی پرابلم یہ ہے ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے
مجھے ہاں میں اس بات سے بالکل سہمت تو مجھے لگتا ہے آدھی سے زیادہ بیماریوں کی جائے
بالکل ل آج دیکے نا چھوٹے چھوٹے بچوں میں کتنی بیماریاں ڈائبٹیز آنکھوں کی بیماری دانت خراب ہونا یا ایک جگہ کمر میں درت ہوں کی کی موبائل دیکھتے رہتے ہیں دن بھر آنکھیں خراب ہونا
آپ کی بات سے بالکل بالکل سحمت مجھے لگتا ہے اگر فون اور ان ٹرنیٹ تو پا انٹرنیٹ تو بند ہو جائے گا نا مجھے لگتا آدھی سے جائیں گے اور لوگ
ارے ہوتا تو تھا اس کشمیر میں کتنی بار انٹرنیٹ بند ہوا لیکن مجھے لگتا ہے اس کے بغیر بھی بہت زیادہ ایسے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا جو یہ ذہنی توازن ہے وہ خراب ہوتا ہے لیکن اگر موبائل اور انٹرنیٹ تھوڑا بند کر لے ہم اور خود کو اس سے دور رکھے کم از کم اس کا استعمال کم کرے تو بہت ہی فائدہ ہوگا ہمیں بہت سی چیزیں خود بخود خود اپنی جگہ آ جائیں گی اسول
ک بالکل بالکل اتفاق رکھتی ہوں لیکن میرا انٹرنیٹ یا فون تو بند نہیں ہے ہو سکتا اس میں سب سے زیادہ چیز ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ ذرا د ذم دار ہوغل کرے یہ سمجھے کہ اس معاشرے ذمہ داری بنتی ہے اس معاشرے کی طرف کوئی ذمہ داری بنتی ہے اور اس بارے میں ذرائع انسان کا رسپ غور و فکر کرک ہے
ہاں جی
لگتا ہے تو حل ہو جائیں گے مطلب مجھے سمجھ آتی ہے کہ مطلب یہ چیزیں بہت ضروری کیونکہ مجھے لگتا ہے آج کل تو ہر چیز
ہاں موبائل فون انٹرنیٹ کی تو فوائد بھی ہے پر مجھے لگتا ہے فوائد سے زیادہ نقصانات ہی آج کل کے انسان اٹھا رہے ہیں
جی بالکل ہاں ٹیکنالوجی
ہاں زندگی کی سہولیات زندگی کی ضروریات میں بہت فائدہ ہو گیا اس سے ہم جو چیز کل سوچتے وہ کل ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اسی موبائل فون کی وجہ سے بٹ ہم سوچنے رہ انسان کی سب سے بڑی نعمت صحت ہے اور خاص طور پر ذہنی صحت
ہاں
تو وہ ہمیں بار قرار رکھنی چاہیے نا تو ہم پیسے اس دکان اس گھر کا کیا کریں گے جب ہمارے پاس ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی
مجھے لگتا ہے اس میں ذہنی اور جسمانی ا تحت دو بالکل
ہی ضروری ہے
تو ذہن ہی ضروری ہے دونوں ہی برابر لگتا ہے اگر آپ کی جسمانی صحت اچھی کاا آپ کی جو ذہنی صحت ہے یا آپ کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ
وہ بھی ٹھیک ہوگا بالکل بالکل وہ خود ہی بہتر ہو
دیکھا ہوا ہے یہ میں آپ نے ا تجرب
اندازے سے نا لائک ایکسپیرئنس ہو جاتا ہے اندازہ ہو جاتا ہے
نہیں ہو رہا ہے میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب میں نے یہ چیز خود تجربہ کر کے دیکھیے بڑی ہوتی ہے جو اس کا جسم ہوتا ہے جب وہ اچا ویسے ہی اچھا محسوس کر رہے ہوتا ہیں ہاں ہاں آپ کو تو ہوتی ہے کہ جس پہ انسان پریشان ہوں وہ تو بہت نارمل چیز ہے لیکن مجھے لگتا ہے باڈی اچھا فیل کرے گی آپ کا جسم سم اچھا فری کنڈیشن میں ہوگا آپ کی اچھی مجھے لگتا ہے دونوں پہ ہی مب فوکس ہونا چاہیے انسان کا دونوں کام کرنا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کر کے کچھ نہیں ہوا کیونک مجھے آپ ذہن کا خیال رکھیں گے لیکن پھر کیا آپ اپنی پگ کے مجھ لگتا ہے وہ کہیں کام نہیں آئے گا برابر برابر خیال رکھا جانا چاہے رزم دورانہ طریقے سے ہر چیز کا استعمال کرنا چاہیے انی ذمہ داری کیوں کہ ادا ادارداری
بالکل بالکل صحی فرما رہی ہے آپ جی جی بالکل آپ صحی فرما رہی ہے ہاں سیر و تفریح کرنی چاہیے میں آپ سے متفق ہوں ہاں اپنے دوستوں سے ملو اپنے
میں چاہ جی جی میں بالکل بالکل میں چوتر نکلا کرے ذرا
کا مجھے نا بڑا ہی یاد آیا نا وہ بچپن یاد ہے آپ کو ہمارا بچپن ہم مجھے لگتا ہے ہم نے ایڈ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا بچپن تو جیا ہم نے کہ کھیلا کودا لیکن آج کل کے بچے مفسوس ہوتا ہے مجھے ان کو دیکھ کر کہ بس موبائل کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہے
اللہ ہمارے لیے بھی بہتری
آمین آمین ہاں ضرور میں بھی ان کے لیے دعا ہوں دعاؤں میں آپ کو بھی یاد رکھوں گا آپ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا وعلیکم السلام سلام چلے خدا حافظ اللہ حافظ